ہیلو سلام علیکم
وعلیکم سلام
خیریت
اور سب بتائیے
ہاں سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
میرا بھی ٹھیک ہے حضور
ہم ہاں خیریت سب الحمدلللہ
ہاں کہاں ہے
۔ جہاں تھے پہلے
ہم کیا کر کیا کر رہے ہیں
کیا کریں گے بھائی سونے کی تیاری کر رہے ہیں سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں تو آرام فرما رہے
ہم
۔ پڑھائی پڑھائی کر لیے
ہاں پڑھائی کر لیے ہیں گیارہ بجے تک ہم لوگ کا چلتا ہے یہ ٹائم پڑھنے کا گیارہ بجے کے بعد سونے کا ٹائم رہتا ہے
ہاں میں کیا ابھی کتنا گھنٹہ پڑھ لیتے ہیں ابھی مغرباد مغرب سے لے کے مغرباد سے لے کے
مغرب سے بعد مغرب کے بعد سے وہی تین چار گنٹا
۔ کلاس پھر کلاس کرنا ہوتا ہے نا
ہاں پھر صبح فجر میں نماز پڑھ پڑھنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے پھر نماز کے بعد تھوڑی دیر جو کرنا ہے اپنا حاجت اس کے بعد پھر کچھ سات بجے سے کلاس سٹارٹ ہے
ہم
پھر وہی بارہ ساڑھے بارہ بجے تک خلاس چلتی ہے
ہم
۔ اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ ریسٹ دیا جاتا ہے پھر نماز نماز پڑھ کے کھانا کھا کر کے
ا
پھر سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر وہ اپنا ٹائم ہے سونے کا سونے کا ہے تو سوئیے نہانا ہے تو نہائیے جو کرنا ہے ہاں ہاں چھٹی رہتی ہے جی
ہاں
شیر عصر کے بعد پھر وہی عصر سے مغرب تک اپنا کھیل کھیلنے کودنے گھومنے کا وقت ہے باہر جائیے مارکیٹ طرف جائیے بریانی وغیرہ کھانے چاہے کچھ بھی بھوک وغیرہ لگی ہے تو کچھ بھی کھانے باہر جا سکتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں گھومنے وغیرہ آپ بتائیے کہاں ہے آپ
بس ہم بھی پڑھائی کر کے آ رہے ہیں بھائی
ہوں کمرے میں نہیں ہے
نہیں کمرے میں نہیں ہے بس باہر تھوڑا سا ریسٹ کر رہے ہیں ٹھنڈی ہوا لے رہے ہیں
ا
گرمی کے موسم میں تو ٹھنڈی ہوا لینا بھی ضروری ہے کیا
جی جی بالکل
ہے کہ تھوڑا صحت کا بھی خیال رکھنا ہے بھائی
ہاں کیسے نہیں
صحت بھی تندرست رہے تاکہ پڑھائی بھی ہو اور صحت بھی تندرست رہے گا
جی جی
خیال ہر چیز کے رکھنا پڑتا ہے بھائی تو پھر صرف پڑھائی پڑھائی سے دماغ مائنڈ پھر ہو جاتا ہے پورا خراب ہو جائے گا پھر نا فارسٹ
بھائی ہم لوگ کا بھی سبق ہے
مفت سا ویسے بھی بنانے کے لیے آج کافی وغیرہ بنانا ہے بنانا تھا اس میں دماغ پورا یہ چکرا گیا ہے مھتا خراب ہو جاتا
ہاں ہاں تو بھائی پڑھائی مشکل ہوتی ہے بھائی اگر مشکل نہ ہونا تو پڑھنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا
جی جی
مزہ بھی نہیں آئے گا اگر آسان آسان ملے تو پھر اور مستی ہونے لگتی ہے پڑھائی میں دل نہیں لگے گا اور وہی چیز اگر مشکل رہے نا تھوڑا تو پھر فوکس کرنا فوکس کریں گے تو پڑھائی میں بھی دل لگے گا
اور مفتی صاحب صحیح پڑھا رہے ہیں نا
جی جی سب صحیح پڑھا رہے ہیں محنت رتا ہوں ماشاء اللہ اتنا محنت کرواتے ہیں کہ حالت خراب کر دیتے ہیں ہم لوگ
کاپی لکھنا پڑتا ہے تین صفہ چار صفہ
محنت میں پر خلوص محنت کراتے ہیں کیا
ہاں تین چار صفعہ اور دو نقل لکھنا پڑتا ہے صفحہ میں دفہ لکھنا پڑتا ہے اردو میں پھر انگلش ٹرانسلیشن بنانا پڑتا ہے اور بھی کتاب ہیں جو دیکھ کر بھی پڑنا پڑتا ہے
ہاں اس میں دونوں کی بھی ضرورت ہے استاد کے بھی اور شاگرد کے بھی تبھی تبھی کامیاب ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں بھائی کیا ہے کہ اگر ایک ایک کا محنت نہ ہو تو پھر پھر کوئی فائدہ نہیں ہے دونوں کا محنت چاہیے
ہاں جی
چلیے صحیح ہے بھائی ابھی جو دور ہیں نا بھائی پڑھائی نہ کریں گے نا تو کچھ نہیں ہوگا کمانا تو ہے ہی ہے بھائی کمانا تو آگے جا کے کمانا ہی ہے لیکن
ہوں
ابھی پڑھ لیں گے پڑھنے کا دور ہے تو کچھ حاصل ہو جائے گا نہ جانے یہ کہاں کام آ جائے پڑھائی یہ
ضروری ہے
پڑھائی بے حد ضروری ہے
لوگ سوچتے ہیں کہ پڑھ کر کیا کریں گے لیکن پڑھائی ہی ضروری ہے اور یہ وہ پڑھائی ہے جو یہاں پر بھی کام آئے گا اور پھر آخرت میں بھی کام آئے گا
جی جی جی
اس میں کو اگر یہاں کام نہیں نہ بھی آئے تو آخرت میں کام آنا ہی آنا ہے وہاں پر بنداس رہیں گے آپ وہاں پر بنداس رہیں گے
جی
ہوں
اور دنیاوی پڑھائی دینی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بے ہد ضروری ہے کہ نہیں تاکہ دنیا میں رہنے کے لیے بھی دنیا دنیاوی تعلیم ضروری ہے ہر قسم سے بولنا سیکھنا سننا جاننا
دنیا میں رہنے کے لیے دنیا سیکھنا پڑتا ہے بھائی میں تو پھر دنیا بہت ظالم ہے ہے نا
جی جی جی
دنیا نہ سیکھیں گے نا تو یہ دنیا آپ پر ایک ذرا بھی برہم نہیں کرے گی بہت ظالم ہے
ہوں
یہ سب مطلبی لوگ رہتے نا بھائی یہاں پر کوئی ایسا نہیں کہ آپ کے دیکھیں گے صرف خود کا دیکھیں گے صرف ہی ہم خود گرد رہتے ہیں
ج جی
ہ اسی لیے دنیا سیکھنا بھی ضروری ہے دنیا میں رہنے کے لیے دنیا سیکھنا ہ اور
اور کھا وانا تھانوانا س
ہاں کھانا وانا کھا لیا بھائی
کیا کیا بنا تھا
ہاں آج تو بنا تھا بھائی کی دال بھات تھا انڈا تھا اج کھانے میں بھی صحیح لگا
ہ
اب بھی کھا ل ہے نا
چاغول پڈا میدک
ہوں
جی
اور بتائے کہاں پہ مطلب کون کون سی کتاب چلتی ہے ابھی آپ کی کلاس میں
ابھی ابھی تو فی الحال چل رہا چل رہی ہے کتاب یہ کیا کہتے ہیں فارسی کی پہلی ہے
ہی
تاریخ حبیب ال ہے کتاب العقائد ہے فارض قواعد النساں ہے تسہیر المصادر ہے اور تسل المسادر ہو گیا بس اتنا ہی کتاب ہے ابھی
تسیول مسادر پسند ہے سنتے ہیں کہ بہت ہارڈ کتاب ہے
نہیں بھائی تسل مصادر اتنا بہار نہیں جتنا بولتے ہیں لوگ
ہ کون کون سی کتاب مطلب مشکل پڑتا ہے یاد کرنے میں
ابھی فی الحال تو فارسی قوعد النسا ہار نہیں پڑتا یاد کرنے میں یاد رکھنے میں ہارڑ پڑتا ہے
یاد رکھنے میں ہارٹ پڑتا ہے
ہوں تھوڑا لفظ تھوڑا چھوٹا چھوٹا لفظ اس میں لکھا ہوا ہے ادھر ادھر اور مصابیت بہت ہے اس میں لکھا ہوا
ایک ہی چیز کو جیسے ویا مزاف الے مذاف پھر اسی کو اسی کا مشابت ہے موصف توسیعف پھر اسی میں مشابہت ہے مسند الیہ مسند ایسے ہی ب الگ الگ الگ ہے لیکن لکھا لگتا ہے ایک ہی ہے سب
پڑھے ہیں کچھ کچھ میں بھی تو پڑھا ہوں
ہوں
جی
اسی کو یاد رکھنے میں تھوڑا سا مشکل پڑتی ہے لیکن اب اسی کو بھی اب ا کوشش کرے تو یہ بھی آسان ہی ہو جائے گا یہ بھی اتنا ہے
ہاں کچھ ب گزرنے کے بعد یہ بھی آپ کام جائے گا شروع شروع میں کوئی کوئی بھی چیز مشکل ہوتا ہے
ہاں ہر چیز اگر مشکل مان نہ ہوائے تو ہر چیز مشکل ہے
اور اسی کو اگر آپ چاہیں کہ آسان کرنا تو آپ آپ پر وہ ہاں وہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ آسان کر سکتے ہیں ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو ہر چیز سے اشرف بنایا ہے ہر چیز پہ قادر قادر کیا ہے ہر چیز پہ
جی جی بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایاپ
ہ یہاں تک کہ پھر فرشتوں سے بھی آلہ بتایا گیا مسلمان انسانوں کو
فرشتوں سے بھی آعلہ بتایا گی
ہاں کیوں کیونکہ ہمارے انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے خواہش رکھنے کے باوجود بھی وہ رب کی عبادت کریں تو وہ فرشتوں سے بھی افضل و اعلی بھی ہے ہے کہ فرشتوں کے اندر خواہش نہیں ہوتی ہے اب انسانوں کے اندر خواہش ہوتی ہے ہر چیز کرنے کا دل کرتا ہے اسے اس کے باوجود بھی اگر وہ ب میں مشغول رہے تو کیا ہی بات ہوگی بھائی کیا بات ہوگی وہ
جی جی بلکل
اھا
کل جو میںیر رہا مارکیٹ طرف جائیے گا گھوم ہے
جائیں گے جائیں گے
ہاں مارکیٹ میں سوچے تو ہیں جانے کے لیے
ہوں
جائیں گے بہت دن سے مدرسے میں پڑے پڑے یہ ہونے لگتے ہیں
ہاں
آرام جو ہونے لگتا ہے
ہ مطلب سب رہتے مطل ایک ہی جگہ رہتے رہتے تھوڑا بور ٹائپ کے لگ ل لگتا
ہ پریشانی ہوتی ہے رہنے میں تھوڑا من نہیں لگتا ہے باہر ٹہلنے کو وغہ پھرنے جانے کے بعد تھوڑا دماغ فریش ہوتا ہے
اگر باہر گھومے پھرے تو تھوڑا سا من لگ جاتا ہے دل لگ جاتا ہے دل بہل جاتا ہے کیا کریں گے وہ نک بولے بھائی کہ انسانوں کے اندر خواہش ہوتی ہے وہ وہ ایک ہی چیز کو بار بار کرتے کرتے بور ہو جاتا ہے اس کا دل کرتا ہے ادھر جائے ادھر جائے اور کچھ کرے یہ خواہش ہے اور اس خاہ کو نہ پوری کرے تو انسان تھوڑا تھوڑا نراش ہو جاتا ہے رنج میں ڈوب جاتا ہے رنج میں مبتلا ہو جاتا ہے
جی جی جی بالکل
ہاں یہ بھی بات ہے کہ خواہش پوری پوری کرے اپنی خواہش لیکن رب کے بتا ہوئے مطابق ان کے بتا مطابق کرے تو اچھا ہے اگر نہ کرے بتائے ہوئے مطابق خلاف اگر کریں گے تو وہ اچھا کبھی نہیں خواہش ہر چیز کا کرنے کے لیے بولتے نا برا کریں برا کرو اچھا کرو ہر چیز کرنے کے لیے بولتے
ہاں جی جی
ہ ہ
جی
لیکن بہتر یہی ہے کہ مناسب یہی ہے کہ رب کی بات بھی بات بھی بنے رہے اور اپنی خواہش بھی پوری ہوتی جائے ہے نا یہ بہتر ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہے جی اور آپ کے کلاس میں ایک ہے نور اکبر بھائی نئے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کب تک آئیں گے وہ
وہ ان سے ہم میری بات ہوئی ہے وہ کہیں کہ جمعہ تک میں آ جاؤں گا میں نے ہ ہاں میں نے بولا کہ بھائی جلدی آؤ ت بولے کہ ہاں بھائی آ رہا ہوں جمعہ تک آ جاؤ جمعہ کو گاڑی پکڑیں گے اب کب تک پہنچے گا پورنیہ ضلع ہے بھائی وہ بہت دور پہ رہتے ہیں اب کب تک یہاں پرہ پہنچیں گے یہ معلوم نہیں ہے لیکن بولے ہیں کہ جمعہ کو ہم گاڑی پکڑیں گے
ہ
تو صحیح ہے آئیں گے